اور ایک
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کام ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو آپ
پ آ کیا کر رہی ہو
نہ بھی بیٹھی تھی میں سوچا کہ میں کچھ گرمی ہے نا میں نے سوچا تھا میں نہاؤں گی پہ نے سوچا کہ بعد میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی پھر نہ ہوؤ گی
اچھا ٹھیک آج کتنی آج کل کتنی گرمی ہے وہاں سے
او اتنی گرمی ہے بہت زیادہ وہاں سے
جی جی
وہاں سے گرمی ہے کیا زیادہ
یہاں سے زیادہ نہیں ہے مطلب بی نارمل
جاں سے ہے اتنی ہی یہاں سے بھی ہوگی
نہ یہاں سے نا اتنی نہیں ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے نا
اچھا اچھا ٹھیک وہاں سے اصل میں یہ ہے نا پیڑ پودے بہت زیادہ
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا آپ مجھے یہ بتائیے آج کون سا ٹاپک ڈسکس کریں
آج ہم کرتے ہیں کسی ٹاپک میں بات جو آپ بتاؤ گے آپ بتاؤ مجھے لگتا ہے آج ہم پابندی پر بات
پابندی چلو یہ بھی اچھا ٹاپک ہے ہاں جی چلو ٹھیک ہے بالکل پابندی کا نام سنتے ہی لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ان کی آزادی چھین لی گئی ہے لیکن ہر پابندی بری نہیں ہوتی
ہاں صحیح کہا آپ نے اگر زندگی میں کوئی قانون ہوناا یا اصول پابندی نہ ہو تو نظام بگڑ جاتا ہے اسکول گھر آفس معاشرے سب کو کچھ نہ کچھ پابندیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے
میں بھی یہی سمجھتا ہوں مثال کے طور پر اسکول میں وقت پر آنا یونیفارم پہننا اور ہوم ورک کرنا ایک طرح کی پابندی ہے لیکن اسی سے بچوں میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے
ہاں ہاں بالکل اگر اسٹوڈینٹس کو پوری آزادی دے دی جائے تو جب چاہے اسکول آئے اور جب چاہے چلے جائے تو تعلیم کا نظام تباہ ہو جائے گا سب کچھ بگڑ جائے
جی ہاں گھر میں بھی والدین کچھ پابندیاں لگاتے ہیں بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ یہ سب بیکار ہے لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ ہماری بلائی کے لیے ہوتی تھی
میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب امی کہتی تھی کہ زیادہ دیر تک موبائل مت استعمال کرو تو مجھے بہت برا لگتا تھا لیکن بعد میں مجھے خود ہی سمجھ آیا کہ وہ میرے صحت کے لئے پڑھائی کے لئے خیال رکھتی تھی
آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں پابندی اور بھی ضروری ہو گئی ہے
ہاں ہاں بالکل کیوںکہ اگر کوئی شخص ہر وقت سوشل میڈیا پر لگا رہے تو اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور اس کو سکون بھی نہیں رہے گا پڑھائی میں ذہنی سکون بھی اس کا متاثر ہوگا
جی ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو پوری آزادی ملنی چاہیے
آزادی ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے اگر آزادی دوسروں کو نقصان پہنچانے لگی تو پھر پابندی لگانا ضروری ہو جاتا
جی بات خوب ٹریفک رومس بھی ایک طرح کی پابندی ہے
جی ہاں اگر ٹریفک سگنلس اور اسپیڈ لمٹس نہ ہو تو سڑکوں پر حادثات بہت بڑھ جائیں گے اتنے مسئلے ہو جائیں گے اتنے ایکسیڈینٹ ہو جائیں گے
جی ہاں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیلمٹ پہننے کی پابندی کو پسند نہیں کرتے
لیکن ہیلمٹ انسان کی جان بچاتا ہے اسی لیے یہ پابندی اصل میں حفاظت کے لیے ہے
مطلب ہر پابندی بری نہیں ہوتی
بالکل نہیں کچھ پابندیاں انسان کی ترقی کو ذریعہ بنتی ہے
کیسے
مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ روزانہ دو گھنٹے پڑھائی کی پابندی اپنے اوپر لگائے تو اس کی تعلیمی پرفارمنس بہتر ہوسکتی ہے
یہ تو سیلف ڈسپلین ہوا
جی ہاں سب سے بہترین پابندی وہ ہوتی ہے جو انسان کو خود اپنے اوپر لگاتا ہے
بیو بہت ضروری ہے
بالکل وقت کی پابندی کامیاب لوگوں کی خاص نشانی ہوتی ہے
جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ اکثر پچھتاتے ہیں
ہاں اور جو وقت کی پابندی کرتے ہیں انہیں لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں
جی ہاں کچھ لوگوں کو ہر قسم کی پابندی سے نفرت ہوتی ہے
شاید اسی لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ پابندی ان کی مرضی کے خلاف ہے لیکن یہ بات نہیں ہے اگر انسان گہرائی سے سوچے تو سمجھ آتا ہے کہ کچھ حدیث ضروری ہوتی ہے
اگر کرکٹ میچ میں رولز نہ ہو تو کیا ہوگا
پھر تو کوئی بھی اپنی مرضی کرے گا اور گیم کا مزہ ختم ہو جائے گا
یعنی قواد اور پابندیاں صرف انسان کو نظر کے لئے بھی ضروری ہے
بالکل اسی طرف ملکوں میں قانون بھی ایک طرف کی پابندی ہے امن اور انصاف کو برقرار رکھتی ہے
لیکن کیا ہر پابندی مناسب ہوتی ہے
نہیں کچھ پابندیاں نا انصافی پر مبنی بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں ان پر تنقید اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے
یہ بات بہت اہم ہے پابندی کا مقصد بھلائی ہونا چاہیے ظلم نہیں
میں تمہاری بات سے پوری طرف متفق ہوں گھر میں
گھر میں بچوں جی ہاں گھر میں بچوں کے لیے کس قسم کی پابندیاں ہونی چاہیے
ایسی جو ان کی تعلیم صحت اخلاق کو بہتر بنائیں بہت سخت پابندیاں کبھی کبھی الٹا اثر بھی کرسکتے ہیں
یعنی توازون ضروری
جی ہاں نہ ضرورت سے زیادہ آزادی اور نہ ضرورت سے زیادہ پابندی
آج کل پیرنٹس بچے کو گیمنگ پر پابندی لگا دیں
اگر گیمنگ حد سے زیادہ ہو تو پابندی ضروری ہے کیونکہ گیمنگ دماغ کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی ہے مکمل طور پر منع کر دینا بھی وقت صحیح نہیں ہوتا
ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیئے
بالکل اسلامی اعتدال ع توازن کی تعلیم دیتی تا ہے ہمیں
مذہبی طور پر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں
جی ہاں ان کا مقصد ان انسان کی ایک اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہوتی ہے
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پابندی صرف روک ٹوک کا نام ہے
میرے خیال میں پابندی انسان کو بہتر راستے پر چلانے کا نام بھی ہوتا ہے
اگر کوئی اسٹوڈینٹ روز دیر سے اٹھا ہو تو اس کا کیا کرنا چاہیے
اسے اپنے روٹین پر پابندی لگانی چاہیئے وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا چاہیئے
میں نے بھی جب روٹین فالو کیا تھا تو میری پروڈکٹیویٹی بڑھ گئی تھی
بلند کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے
جی ہاں پابندی اور ڈسپلین میں کیا فرق ہے
کو ظاہر کر دیا ہے جبکہ ڈسپلن اس ہاتھ کو خوشی سے قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے
شکر شکریہ
کیا تم سمجھتی ہو کہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ پابندیاں ہونی چاہیے
چھوٹی خبروں نفرت انگیز کانٹینٹ اور دوسروں کے توہین کو روکنے کے لئے قواعد ضروری ہیں
بالکل
مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے موبائل یوز کا ایک شیڈول ہونا چاہیے
میں بھی اسی رائے کی ہوں یہ بات صحیح ہے اسے پڑھائی اور تفریح دونوں میں توازن رہتا ہے
کچھ لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے
اور پھر وہ خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانی اٹھاتے ہیں
اسی لے اچھا شہری بننے کے لیئے قانون کی پابندی ضروری ہے
جی ہاں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ قواعد کا احترام کریں
تمہارے نزدیک سب سے مشکل پابندی کون سی ہے
میرے خیال میں غصے پر قابو رکھنے کی پابندی سب سے مشکل ہوتی ہے
واہ یہ تو واقعی مشکل کام ہے
جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اسے اپنے الفاظ میں روایت پر پابندی لگانی پڑتی ہے اور ضروری بھی ہے
اور جو یہ کر لیتا ہے وہ مت ہوتا ہے
بالکل بالکل کل صحیح بات کہی آپ
میں سمجھتا ہوں کہ خرچوں پر پابندی بھی ضروری ہے
ہاں اگر انسان اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرے تو مشکلات پیدا ہو سکتے
بنانا بھی ایک طرح کا ڈسپلن ہے
ہاں اور یہ عادت مستقبل میں بہت فائدہ دیتی ہے
جی ہاں آش گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ پابندی کا مطلب صرف روکنا نہیں بلکہ سدھارنا بھی ہے
جی ہاں ہاں بالکل اگر پابندی انصاف بلائی اور ترقی کے لیئے ہو تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں
اور اگر انسان خود اپنے اوپر اچھی پابندیاں لگائے تو وہ زیادہ کامیاب ہوسکتا ہے
جی ہاں سیلف ڈسپلن انسان کو بلند مقام تک لے جا سکتا ہے
اس کاٹاپک بہت دلچسپ رہا
ہاں آج کا ٹاپک بہت اچھا رہا جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا پابندی کے بغیر زندگی میں نظام اور ترقی مشکل ہے اتنی بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ پھر بچہ گیم ہی نہ کھیلے یا کچھ اور نہ کرے پابندی حد تک لگانی ہوتی ہے
تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مصیبت پڑھنے پر انسان اور معاشرے دونوں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے تو ہمیں نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مصیبت مناسب پابندیاں انسان اور معاشر دونوں کے لیے فائدے مند ہوتی ہے
میں آپ کو یہ موضوع سنا رہی تھی لاسٹ میں تو اس کا نتیجہ ہی آپ نے غلط کیا
بتائیے بتائیے
ہاں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں مناسب پابندیاں انسان اور معاشرے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے بالکل اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اچھی پابندیوں کو بوجھ سمجھنے کے بجائے انہیں اپنی بہتری کا ذریعہ سمجھے
جی بہت خوب کہا آپ نے مجھے یہ بات بہت اچھی لگی
جی جی بالکل میں نے بتایا نا پابندی اتنی لگانی ہوتی ہے جتنا حد میں رہے گا
جی ہاں چلو آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں اس گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور تو آپ سے بات کرنے کو بھی مہ آیا چل اللہ حاظ
چلو اللہ حافظ